ولکم
سلام علیکم وعلیکم سلام آپ ٹھیک ہے
جی سب خیرت آپ کے امی جان ابو جان بھائی جان سب خیرت
جی جی الحمد للہ سبھی ٹھیک ہے میرے گھر پہ آ بتائیں آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں
جی میرے گھر پہ سب خیرت ہے اور بتائیے کیا ہو رہا ہے
جی بس ٹھیک ہے آ چلیے تو آپ بتائیے ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے
آج ہم بات کرتے ہیں فاسٹ فوڈ
ہاں جی
فاسٹ فوڈ
نہیں ہم بات کرتے ہیں کلیننس اینڈ ہائیجین پہ ٹھیک ہے نا
نہیں کچھ اور تھی وہ
جی کلین نس صفائی اور ہائی یہ صفائی کے بارے میں بات کریں گے آئی تھنک اٹس بیٹر
اوک
چلیے ٹھیک ہے تو ا جی ہم دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ صفائی کتنی ضروری ہے روزمرہ کی اگر اسلام کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے صفائی آدھا ایمان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صفائی رکھیں اور ہم ہمیشہ فٹ رہے دیکھیے اگر ہم اپنے آس پا پر صفائی نہیں رکھیں گے ہم بیمار پڑ سکتے ہیں ہم پہ زیادہ سے زیادہ بیمار ٹے کر سکتی ہے اگر ہم صفائی نہیں رکھیں گے ہاں جی
جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں جو صفائی کے بارے میں بہت ہی غلط وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صفائی کرتے نہیں ہے اور میرا ماننا تو یہی ہے کہ جو ہمارے آس پاس کا واتورن ہوتا ہو ہے جیسے ہمارے گھروں کے آس پاس کا واتورن ہوتا ہے تو ہمیں آس پاس کے واتورن کو صاف رکھنا چاہیے بلکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوڑا ڈال دیتے ہیں کہیں پہ بھی کچرا ڈال دیتے ہمیں کوڑا کوڑ دان میں ڈالنا چاہیے
نا کیا
اور ہمیں
تو
اپنے گھر میں صاف صفائی رکھنی چاہیے اگر ہم صاف صفائی نہیں رکھیں گے تو ہمیں کافی ساری بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا کرنا پڑے آئے دن آپ نے دیکھا تھا کہ کووڈ نائنٹین چلا تھا وہ اسی کارن آتا ہم لوگ صاف صفائی نہیں کر رہے کہ اگر ہم صاف صفائی کرتے رہتے تو وہ بیماری نہیں آتی اگر ہم صاف صفائی نہیں کہیں ساری بیماریاں آتی رہیں گی اور ان سے ہمیں بہت ان سے ہمیں ہانی نہیں پہنچے گی بلکہ اگر ہم صاف صفائی کریں گے تو شھ بھی رہیں گے اور بیماری بھی نہیں آئے گی تندرست بھی رہیں گے صاف صفائی کریں گے تو مانسک وکاس بھی ہوگا فرم
جی جی بالکل آپ نے جو بھی بات کہی آپ نے بالکل صحیح کہی دیکھیے اگر ہم سب سے پہلے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ کلیننیس اور ہائجین میں فرق کیا ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے تو جو کلیننس ہوتا ہے کلیننیس کا مطلب ہے اپنا جو آس پاس اپنے آس پاس کو صاف رکھنا جیسے گھر ہو چاہے اس کو اسکول ہو چاہے کلاس روم ہو چاہے سڑکیں ہو چاہے پبلک پلیسز ہو پارک وغیرہ ایٹسٹرا تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں یہ س صاف ستھرا رکھنا چاہیے تو ہائیجین کیا ہوتا ہے ہائیجین کا مطلب ہوتا ہے اپنی پرسنل ہیلتھ اور باڈی کی صفائی کا دھیان رکھنا جیسے روزنہ کھانا ہاتھ دھونا دانت صاف کرنا اور صاف کپڑے پہنا تو یہ ہم فرق دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کلین نس اور ہائجین میں
تو دونوں کو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اگر ہم کلین رہیں گے تو ہیلدی بھی رہیں گے آج کے ٹائم میں اگر ہم دیکھیں گے بہت سی بیماریاں صرف اس لیے پھیلتی ہے کیونکہ لوگ ہائجین مینٹین نہیں کرتے گندے ہاتھ سے کھانا کا کھاتے ہیں تو جب ایک انسان گندے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے اس کو اسٹمک انفیکشنس ہوتا ہے یا ڈہیریا ہوتا ہے اور فوڈ جو ہے وہ پوائزننگ ہو سکتی ہے اس لیے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے اور واش روم یوز کرنے کے بعد سوپ سے کم سے کم بیس سیکنڈس کے لیے ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے دیکھیے اگر ہم بات کریں گے پرسنل ہائجین کی پرسنل ہائجین کی بات کریں تو ہمیں روز نہانا چاہیے دن میں تو دو بار برش کرنا چاہیے نیلس کو کلین رکھنا چاہیے شارٹ رکھنا چاہیے اور جو ہے کپڑے پہننے چاہیے وہ بھی بہت صاف پہننے چاہیے ہاں جی آپ بتائیں
صاف صفائی کا مشہور ارت یہ نہیں ہے کہول ہمیں گند کی دھول م کو ہٹانا ہے بلکہ ہمیں اچھے سوستھ اور بہترین جیون سیلی کے لیے صاف صفائی کرنا ضروری ہے اور ہمیں نیمت صفائی سے اٹیریا وائرس اور بیماریوں سے بچاؤ بھی ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا صاف صفائی کیوں ضروری ہے اس بات کا آپ نے غور کیا ہوا تو صاف سفائی اس لیے جلدی ہے نت س پیس روگاڑو اور کٹاو دور ہوتی جیسے توجا روگ سکمن اور آدی ان بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے اور اس سے مس مانسک شانتی بھی ملتی ہے ایک صاف اور جگہ پر رہنے سے تناؤ کم ہوتا ہے اور سکاراتمک ارجا کا سنچار ہوتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ پریاورن سرچن میں گھر اور آس پاس کی صفائی
جی جی بالکل دیکھیے اگر اگر ہم اپنا گھر صاف رکھے یں گے لیکن باہر سڑک پر کچرا پھینکے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیں ڈسٹ بین کا یوز کرنا چاہیے اور کبھی بھی ہمیں پلاسٹک یا گاربیج جو ہے وہ روڈ پر نہیں رکھنا چاہیے دیکھیے پلاسٹک جو ہوتا ہے پلاسٹکو پلاسٹک پلوشن آج دنیا کی سب سے بڑی پرابلمس میں سے ایک ہے پلاسٹک کو ہمیں کم سے کم یوز کرنا چاہیے کیونکہ پلاسٹک جو ہے پلاسٹک جو بیگس ہے وہ تو ہم ریسائیکل بھی نہیں کرتے لیک ہمیں اس کے ہم اس کے بدلے کاٹن بیگس کا یوز کر سکتے ہیں بٹ وٹ وی ڈو ہم کیا کرتے ہیںئے کہ ہمیشہ کرتے ہیں پلاسٹک بیگس ز جو پلاسٹک پولوشن آج کی دنیا کی سب سے بڑی پرابلمس میں سے ایک مانی جاتی ہے دیکھیے اسکول میں بھی کیا کلینس بہت امپارٹنٹ ہمیں چاہیے کہ ہم کلاس روم جو ہمارے کلاس رومز ہیں ہمیں ہاں جی
آج دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہاسپٹلوں میں اور کئی کاریالوں میں آپ جا کے دیکھ وہ تو کئی جگہوں پہ صاف صفائی بالکل ہے ہی نہیں میرا ماننا تو یہ ہے جہاں پہ پیشنٹ لوگ جاتے ہیں وہاں تو صاف صفائی ہونا اتنت ضروری ہے ٹائم سے کلین کرنا بڑوں کو چدرا وغیرہ ہوتے ہیں ان کو صاف د دلائی کرنا پونچا لگانا اتد کرنا اگر ہم ہاسپٹل میں بھی جائیں تو ہاسپٹل میں صاف صفائی نہیں ہے تو ہم پہلے سے ہی پیشنٹ ہیں پھر ہپٹل میں جائے وہاں پہ بھی گندگی ہے تویں اور بیماریاں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا یہ صاف صفائی کے مک کارن ہے مک پرکار ہے کہ ہم اس سے روزانہ نہانا برش کرنا اور ہاتھ دھونا شامل ہے اس میں اور ہمیں گھر میں ن جھاڑو پہنچا لگانا چاہیے جیسے دور سے صاف ہو اور کچن باتھ روم کی ڈیپ کلیننگ بھی کرنی چاہیے اور ہمیں سوکھا اور گیلے کچرے کو ہمیشہ الگ الگ ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں و کا گلا کچڑا ایک ہی ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ کچن اور پلیٹ اور ڈائنگ ٹیبل کو کھانا بنانے اور کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں اسے صاف کرنا چاہیے جس سے اگر ہم جو کھا کھاتے ہیں کئی طرح کے کیٹاو سم جاتے ہیں اگر ہم ڈائنگ ٹیبل کو صاف نہیں کریں گے تو اس کیٹاو ہوتے ہیں اگر ہمارا انف سے ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کٹاڑو ہمارے شریر کے اندر چلے جاتے ہیں جو ہمیں جس سے ہمیں کافی ساری بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں صاف صفائی پر دھیان دینا چاہیے جو آئ گے اگر ہم صاف صفائی نہیں کر میری سنیے تھوڑا اگر ہم صاف صفائی نہیں کریں گے تو آگے جو آنے والی جلریزن ہے وہ تو خطرے میں ہی چلی جائے گی آج دن آپ نے دیکا ہوا ہم کہیں پہ بھی کوڑا پھینک دیتے ہیں تو ج اس کوڑے میں کچھ کیٹاانو مچھر اتیاد پیدا بیماری ہوتی جیسے ملیریا ڈینگو اتیاد ہوتی اگر ہم اپنے چاروں پور کے واتاورن کو شھ رکھیں گے تو اس سے ہمیں ہی فائدہ ملے گا بلکہ ہمیں کوئی بیماری نہیں لگ سک ہمیں بیماریوں سے بھی بچاؤ ہوگا آج جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی جیسی بیماری چل رہی ہیں صاف صفائی ہمیں اپنے بچوں کو بھی ٹائم سے نہلانا دھلانا چاہے برش کرانا چاہیے آئے دن آپ نے دیکھا ہو کہ کچھ لوگ بگ ایسے ہیں کہ اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں مگر بچوں پ دھیان نہیں رکھتے ہیں ایسے بچے ہیں کچھ جو صاف سفائی نہ ہو کار ہو پانی کے کار کافی بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کی بھی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے اور کو بھی سمجھانا چاہیے کہ کوڑا نہ کریں کوڑا کوڑے دان میں ڈالیں اگر ہم ڈالیں تو بچے بھییکٹ ڈالیں گے اگر ہم کوڑا کہیں پہ بھی پہن گے ہیں تو ہمارے بچوں پہ بھی فرق پڑے گا کہ وہ بھی کہیں پہ فیملے نہ ہویں بچوں کو یہ تعلیم دیین چاہیے کہ کوڑا ہمیشہ کوڑی دان میں ڈالنا چاہیے فرمائیے
جی جی وہی میں بھی بتا رہی تھی بالکل وہی بات میری بھی تھی سب سے پہلے دیکھیے میں نے آپ کو بتایا ڈفرینس بٹوین کیا ہوتا ہے کلیننیس اور ہائیجین میں تو ہم نے یہ بات بہت اچھے سے سمجھی تو آپ کو میں بتا دوں جو پلاسٹک کا بھی ہے وہ دنیا میں نے آپ کو بولا کہ دنیا کی پرابلمس میں سب سے بڑی جوبھی ہے پرابلم ہے دیکھیے آئیے آج ہم تھنک ہمیں مل کر یہ پرومس کرنا چاہیے کہ ہم خود کو بھی کلین رکھ یں گے اپنے گھر کو بھی کلین کو بھی سوسائٹی کو بھی کلین رکھیں گے دیکھیے اگر ہر انسان صرف ایک چھوٹا سا اسٹپ لے جیسے کچرا ڈسٹ بن میں ڈالنا پانی ویسٹ نہ کرنا پبلک پلیسز کو کلین رکھنا اور پرسنل ہائجین مینٹین کرنا تو ہم اپنے دیش کو اور بھی سندر اور ہیلدی بنا سکتے ہیں دیکھیے آپ کو میں بتاؤں گی کلینس صرف باہر کے کی نہیں اندر کی بھی ہونی چاہیے ہمیں اپنی جو ہے تھنکنگ کو بھی پزیٹو اور کلین رکھنا چاہیے ریسپیکٹ کائنڈنیس اور ڈسپ پلن بھی ایک کین پرسنالٹی کی پہچان ہوتی ہے ایک اچھا سٹیزن آئی تھنک ایک اچھا سٹیزن وہی ہے جو خود کو بھی کلین رکھے اور دوسروں کو بھی نس پائر کریں ہمارے دیش میں سوچھ بھارت ابھیان اگر کی ہم بات کریں گے ہمارے دیش میں سوچھ بارت ابھیان بھی اسی سوچ کے ساتھ شروع کیا گیا تھا کہ ہر سٹیزن صفائی کی ریسپانسبلٹی لے لیکن صرف گورنمنٹ سے کچھ نہ ہوگا
جیسے ہم پلاسٹک پلاسٹک کی جگہ پہ کاٹن بیگ یوز کیا کریں اور پولیتھیین وغیرہ آپ بھی کایوز نہ کیا کریں
کافی انفارمیشن ملی اور امید کرتی ہوں کہ آگے بھی ہماری بات ہو چلیے اوکے اللہ حافظ